السلام علیکم جی میں ٹھیک ہوں آپ ب بھائی اپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
جی ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو آپ
ایسا ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہ ہیں
میں بھی بیٹھی ہوں
ٹھیک آج نہیں گئی تھی اب اسکول
جی میں
ہوں
نہیں نہیں میں نہیں گئی
ہ آپ شاید چیر کر رہے ہو کسی کے ساتھ بر نہیں کرو گی
جی میں دیکھ رہی تھی آپ نے صبح کچھ کام بھیجی تھی وہی میں نے کھو لی
بس اجاؤ اب بات پہ
اوکے اوکے اب اسکول گئے تھے
جی ہاں آپ مچھے بت آج کل تمہاری ایگزامس جی آج کل تمہاری ایگزامز کی تیاری کیسی چل رہی ہے
میرا تو ڈٹ سٹ نکلا ابھی ابھی میں آپ نے نے میں نے آپ کو بھیجا تھا سر نے ڈٹ
جی
الحمد للہ ٹھیک چل رہی ہے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ محنت کے ساتھ ہوشاری سے بھی کام لوں
ہوشیاری سے کام لینا یہ بات مجھے بہت پسند آئی آج کل ہر جگہ لوگ ہوشیاری کی بات کرتے ہیں تمہارے خیال میں ہوشیاری اصل میں ہوتی کیا ہے
میرے نزدیک ہوشیاری صرف زیادہ علم رکھنے کا نام نہیں ہوشیاری یہ ہے کہ انسان ہر سچویشن کو سمجھے سوچ سمجھ کر ہر فیصلے کرے اور اپنے اور دوسروں کے بلائی کو مد نظر رکھے
بالکل ٹھیک بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ چل کر ہے چالک ہے وہ ہوشیار ہے لیکن ہر چالک انسان ہوشیار نہیں ہوتا
جی ہاں چالاکی اور ہوشیاری میں فرق ہوتی ہے چالاکی اکثر اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے جبکہ ہوشیاری میں سمجھداری اور ذمہ داری شامل ہوتی ہے
آپ کییت ن نہ تیز پٹ رہے ہو خیریت یہ ہے نا
ا
مجھے یاد ہے تماں ہمارے اسکول میں ایک اسٹوڈینٹ تھا جو ہمیشہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا تھا وہ نقل کر کے اچھے نمبر لے لاتا تھا لیکن لوگ اسے ہوشیاری ہوشیار سمجھ چد ہے
لیکن ال ہوشیری تو یہ ہے کہ انسان محنت کرے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارے نقل کرنا تو صرف دوکھا ہے
ا صحیح کہا آپ نے میرے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطوں سے سیکھے
اور صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھے اگر کوئی انسان ہر بار خود ہی تجربے کرنے نکلے تو اس کی زندگی کم بڑ جائے گی
یہ بات مجھے بہت پسند آئی، آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ہوشیاری کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے
بالکل انٹرنیٹ پر اتنی معلومات موجود ہے کہ اگر انسان ہوشیاری نہ ہو تو صحیح اور غلط میں فارق کرنا مشکل ہو جاتا ہے
تمہارا مطلب فیک نیوزز اور غلط معلومات سے
جی ہاں فرسٹ چیز جو سوشل میڈیا پر نظر ائی وہ سچ نہیں ہوتا ہوشیار انسان ہر خبر کو فورا سچ نہیں مانتا
میں نے بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ بنا تصدیق کے چیزیں شیئر کر دیتے ہیں
سے اقواام کا سلسلہ رح فرو ہو جاتا ہے ہوشیاری کا قت کہا ہے کہ کسی بات کو پھیلانے سے پہلے اس کی حقیقت جان لی جائے
ویسے تمہارے خیال میں ہوشیاری پیدائشی ہوتی ہے یا سیکھی جا سکتی ہے
میرے خیال میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ فطری طور پر تیز ذہن ہوتے ہیں لیکن ہوشیاری کو تعلیم تجربے اور مشد مشاہدے سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے
ہ تو پھر ہر انسان ہوشیار بن سکتا ہے
کیوں نہیں اگر وہ سیکھنے کا جذبہ رکھتا تا ہے اور اپنی سوچ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے
جی میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہوشیار لوگ زیادہ سنتے ہیں اور کم بولتے ہیں
بہت دفع ایسے ہی ہوتا ہے جو لوگ ہر وقت بولتے رہتے ہیں انہیں نئی باتیں سیکھنے کا کم موقع ملتا ہے
ایک کہاوت بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو دو کان اور ایک زبان دی ہے تاکہ وہ زیادہ سن اور کم بولے
بالکل اور سننا بھی ہوشیاری کا حصہ ہے جب ہم دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں
تعلق تعلیم سے کتنا ہے
تعلیم ہوشیاری کو مضبوط کرتی ہے لیکن صرف ڈگری حاصل کر لینا ہوشیاری کی گارنٹی نہیں ہوتی تین
کوئی مثال
کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی غلط فیصلے کر لیتے ہیں جبکہ کچھ کم تعلیم یافتہ لوگ بہت سمجھدار دکھاتے ہیں
ہاں میرے دادا ابو زیادہ تعلیم یکفہ نہیں، لیکن ان کی باتیں بہت حکمت بڑی ہوتی ہیں
کیونکہ زندگی کا تجربہ بھی ایک بڑی یونیورسٹی سے ہے
واہ یہ جملہ بہت خوبصورت ہے
شکریہ سچ تو یہ ہے کہ تجربے اور مشاہدہ انسان کو ہوشیار بناتے ہیں
تمہارے خیال میں اسٹوڈنٹ کے لیے ہوشیاری کا سب سے اہم پہلو کیا ہے
ٹائم مینجمنٹ جو اسٹوڈینٹ اپنا وقت ہوشی سے استعمال کرتا ہے وہ کم وقت میں بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے
میں بھی اسی مسئلے کا شکار ہوں کبھی موبائل پر اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا
ہ بالکل یہ آج کل بہت عام مسئلہ ہے ہو شیار اسٹوڈنٹ وہ ہے جو ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے نہ کہ اس کو غلام بن جائے
ہاں بہت اچھی بات کہی تم نے
شکریہ خشیااریی کا مطلب ہر چیز میں توازن رکھنا بھی ہے
توازن کیسے
پڑھائی کھیل آرام گھر والوں کے ساتھ وقت اور عبادت جب انسان ان سب میں بیلنس رکھتا ہے تو اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے
ا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صرف پیسے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں
پیسے کما لینا بری بات نہیں ہے لیکن اصل ہوشیاری ان پیسوں کو صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے
یعنییا فائنانشل وسڈم بھی ہوشیاری کا حصہ ہے
بالکل اگر کوئی لاکھوں کماتا ہو اور سب ضائع کر دے تو وہ خوش آ ہے کیسے ہوئے
صحیح کہا میرے خیال میں دوستی میں بھی ہوشیاری ضروری ہے
ضرور ہوشی اور انسان اچھے دوستوں کا انتخاب کرتا ہے
کیونکہ دوست کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے
جی ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے اچھے دوست انسان کو طرح کی طرف لے سکتے ہیں اور برے دوست تباہی کی طرف لے جاتے ہیں
آج کل کئی لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے کر دکھا کر خود کو ہوشیار سمجھتے
یہ بالکل غلط سچ آصل ہو شاری انسان دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور دوسروں کو نیچ نہیں دکھاتے
مجھے لگتا ہے کہ غصے پر قابو پا لینا بھی ہوشیاری
بہت بڑی ہوشیاری تو وہی ہوتی ہے غصے میں کیا گیا فیصلہ اکثر نقصان پہنچاتا ہے اور رشتوں کو توڑتا
میں نے خود کیک چئی دفہ گھ سے م میں غلط باتیں کہہ دی ہے لیکن بات میں پچھتاتا ہوں
ہاں ہاں بالکل ہر انسان سے غلط ہوتی ہے ہوشیاری یہ ہے کہ انسان اپ اپنی غلطی تسلیم کرے اور درست کریں
تمہارے خیال میں لیڈر کے لیے ہوشیاری کی کیا اہمیت ہے
لیڈر اگر ہوشیار نہ ہو تو پوری تین متاثر ہوتی ہے ہوشیار لیڈر مشکل وقت میں بھی صحیح راستہ ڈھونڈ دیتا ہے
ا اور وہ لوگوں کی صلاح بھی لیتا ہے
بالکل جو لیڈر شپ اپنی بات کو صحیح سمجھے وہ کامیاب نہیں ہوتا
اشہ لوگوں کی ایک اور خاصیت میں نے دیکھیے
کون سی خاصیت
وہ سوال پہنچنے سے نہیں ڈرتے
یہ بات یہ بہت اہم بات ہے کئی لوگ صرف اسی لیے سوال نہیں پوچھتے کہ کئی لوگ انہیں کم عقل نہ سمجھیں
کیا پوچھتے یہ ہوتا ہے پوچھتے
جی
جی آپ نے کیا بتایا پوونچھتے ہیں
میں بتے یہ بہت اہم بات ہے کئی لوگ صرف اسی لیے سوال نہیں پہچتے کہ کئی لوگ
ہ جی ہاں لیکن سوال پوچھتے سے علم بڑھتا ہے
اور جہالت کم ہوتی ہے ہوشیار انسان سیکھنے کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا ہے
اور کوئی انسار ہوشیار بننا چاہے تو یوز کیا کرنا چاہیئے
جی جی جی
تو اسے کیا کرنا چاہیے
ڈپریشن سب سے پہلے مطالعہ کرنا چاہیے ڈسپریشن سب سے پہلے مطالعہ کرنا چاہیے کتابیں انسان کی سوچ کو وسیع کرتی ہیں
اور
اور اچھے لوگوں کی سحبت اختیہار کرنی چاہیے انسان اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں
یہ بات بالکل سچ ہے
تیسری بات یہ کہ اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے
اور چو چوتھی اور چوتھی
ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے
میں سمجھتا ہوں کہ ہوشیاری اور اخلا کا بھی گہرا رشتہ ہے
جی ہاں اگر ہوشیاری کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو وہ صرف چالاکی بن جاتی ہے
باکوب یعنی ہوشیاری کا اصل حسن اس وقت نظر آتا ہے جب وہ نیک نتی کا ساتھ استعمال ہو
بالکل ورنہ بہت سے مجرم بھی بہت چالاک ہوتے ہیں لیکن انہیں ہوشیاری نہیں کیا کہا جا سکتا
اس گفتگو سے مجھے احساس ہوا کہ وہ شری سری دماغ کی تیزی کا نام نہیں
بالکل صحیح بلکہ سوچ تجربے اخلاق صبر اور دردیشی کا معجمہ ہے
درندیشی یعنی مستقبل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا
جائے دور کے نتیجے کو دیکھتا ہے چلو ہم مل
آج کی گفتگو بہت دلچسپی دلچسپی ش بری اللہ حافظ
ہاں ہاںچی گستو کو بہت